اللام علیکم کیسے ہو یار بڑے دنوں کے بعد میں نے آپ کو کال کیا سوچا یار توب اتیھی پوچھ لوں آپ کو آپ ٹھیک ہو گھر والے سارے ٹھیک ہے والد اور والدہ کیسی ہے آپ کی
ارے وعلیکم السلام و علیکم السلام تو یار بالکل ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کیسے ہو آپ کے گھر والے کے کیسے ہے آپ کے والد کیسے ہے اور آپ کی امی جان کیسے ہے اس کے بارے میں بتاؤ
وہ تو ٹھیک ہی ہے اچھا بلے گ ہے ارے یار میں بس ایسے ہی بیٹھا تھا تو سوچا آپ کو کال کر لوں اور میں بس یہی سوچ رہا تھا یار آج کہ کل جو موسم بڑا ہے یہ گرمی والا ہے اتنی شدید گرمی ہو رکھی ہے انسان کو باہر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے
ہاں یہ تو آپ سے ہی بات کر رہے ہو موسم تو بڑا یار ایسا ہو چکا ہے کہ شدید گرمی پڑ چکی ہے چلو یار کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے مجھے آپ ایک چیز بتاؤ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں میں نے سنا ہے آپ اپنے والد صاحب کا کاروبار آگے بڑھا رہے ہو
ج ہاں ہاں سوچ تو یہی تھی کہ والد صاحب کے کاروبار میں تھوڑی سی مدد کر لوں پر ابھی دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں باقی مجھے بتائیے آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا
ارے کھانا کھانا تو ہم نے کھا لیا باقی ہماری امی ہمیں بلا رہی تھی اور بڑ رہی تھی اور کچھ کھا لو لیکن آپ کا کال آیا تو سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں
یہ تو آپ نے اچھا کیا چلیے کوئی نا باقی یار میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آج بات کر رہا تھا تو اچانک گفتگو اٹھی کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہو یہ کتنا اہم چیز ہے تو مجھے لگتا ہے اسی موضوع پہ بات کرنی چاہیے
ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہے یہ موزو بھی اچھا ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں ویسے سچ کہوں تو وقت کی پابندی تو بالکل آنی چاہیے انسان کو اور وقت کی پابندی ہی انسان کو یہ سکھا آتی ہے کہ جس چیز کی انسان قدر کرتا ہے وہ چیز اس کو واپس میں قدر کرتی ہے کیونکہ اگر آپ اپنے وقت کو قدر کرو گے وقت آپ کی قدر کرے گا
ہاں ہاں یہ تو آپ صحی بات کر رہے ہو اگر ہم وقت کی قدر کرتے ہیں تو وقت بھی ہماری قدر کرتا ہے اس میں تو کوئی شک باقی انسان کو اپنا ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا کچھ ہے کرے گا اپنے وقت کے لیےیا اپنے آپ کے لیے کتنا کچھ کر سکتا ہے باقی اور مجھے بتائیے آج کل کیا کر رہے میں نے سنا تھا تھا آپ کے بڑے بھائی کی شادی پکی ہو رہی ہے
ارے ہاں شادی تو پکی ہو رہی ہے لیکن ہم اس دف سوچ رہے تھے کہ تھوڑا عید کے بعد ہم شادی کا سوچ رہے تھے کیونکہ ابھی تہوہار ہوا
اں ہاںاں
تو اس کی بھی تیاری وغیرہ شروع کر دی ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ پہلے تیواری ہی ن پ دے اس کے بعد شادی کا سوچیں گے
ہاں ہاں یہ تو آپ نے صحی بات کر د تہوہار پہلے نپٹا دو چلو کوئی بات نہیں باقی یار میں آج ک دیکھ رہا ہوں یار ہمارے محلے سے ہو یا کسی بھی شہر میں آج دیکھ لو ب نشہ بہت ہی زیادہ پہر رہا ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کیوں نہ ایک ایسا مرکز بنایا جائے جہاں پر یہی اس کے بارے میں پھیلا جائے کہ نشہ کے کتنا غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اسی کے بارے میں میں سوچ رہا تھا ارے اے ہم ب چم آ ہاں آپتاار ہش
اس میں تو نشہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے آج کل تو چھوٹے ہو بڑے ہو سارے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں
تو ہمارا دور جب ہمورے ہمارے
ے دن کو اپنے ساتھ لیتے تھے تب تو بڑی سادگی رہتے تھے دلوں میں محبت رہتی تھی اور سب کو ایسا احترام رہتا تھا بڑوں کے لیے لیکن آج کل کے بچے دیکھ لو نہ احترام ہے نہ پتا ہے نہ ہوتا ہے ان کو کہ کیسے بڑوں سے بات کرنی ہے
ہاں ہاں یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو آج کل کے بچوں کو تو پورا یہ چیز رہتا ہے کہ ان کو پت نہیں رہتی ہے کہ بڑوں سے کیسے بات وغیرہ کرنی ہے یہ تو آپ نے واضح بات کر دی لیکن اب کیا ہی کر سکتے ہیں یہ تو انسان کو اپنے تک ہوتا ہے کہ انسان کیسے بات کرے گا کیسے رہے گا اور والد اور والدہ کا بھی اس بڑا ہاتھ رہتا ہے اگر آپ کے والد اور والدہ آپ کو اچھی تربیت دیتے ہیں تو آپ لازمی ہے کہ آپ اچھے انسان بنو گے اور آپ کو ابھی سیکھو گے احترام کیسے کرتے ہیں بڑوں گا
ہاں ہاں یہی تو بات ہے اصل میں جو والد ہوتے ہیں اور والدہ ہوتی ہے وہی تو بچے کو سکھاتی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے آپ کے اخلاق کیا ہے باقی دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی آج کل کوئی دین بھی نہیں پڑتا آج کل تو نماز بھی نہیں پڑھتے یہ تو ہمارا دور تھا کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے تھے پڑھتے ہے آج بھی نماز لیکن وہ دل سے نہیں پڑھتا وہ تو دنیا لے کر آتے ہے مسجد میں اور پھر دنیا لے کر جاتے ہے مسجد سے دین کوئی نہیں لیتا آخرت کوئی نہیں جیتتا
ہاں ہاں یہ تو آپ سے ہی بات کر رہے ہو
ہ
ویسے یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہے مجھے آپ بتائیے اس دفعہ آپ کہیں سفر پر گئے تھے
سوچا تھا سوچا تھا سفر پہ جائیں گے لیکن ان بارشوں کا کیا بنے گا یار اتنی بارشاں بارش ہو رہی ہے پہاڑی علاقوں میں بندہ ڈر جاتا ہے گاڑی لے کر جانے میں بندہ سوچتا ہے کہ اگر جائیں گے کہیں گاڑی پلٹ نہ جائے
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کر دی لیکن آپ کو پتا ہی ہوگا گاڑیوں میں جانے کا ایک الگ ہی سکون ہے ہے جو وہ کھڑکی سے ہوا آتی ہے پھر پہاڑی ہو سوہ سہانے نظارے جب انسان دیکھتا ہے گاڑیوں سے تو مزہ آ جاتا ہے مجھے بھی پہاڑی علاقے میں جانا پسند ہے کیونکہ وہاں کے کھانے بھی لذیذ ہوتے ہیں
ارے آپ اور کھانے کی بات نہ کرو ایسا ہو سکتا ہے ہمیں تو پتا ہی تھا تھا ابھی نہا ابھی آپ کھانے کی بات اٹھاؤ گے
ارے نہیں نہیں آپ کو تو پتا ہی ہے میرا چلو یار کوئی بات نہیں ویسے یار ہمارے گھر پہ آج امی نے اتنی اچھی بریانی پکائی تھی آپ کے گھر میں کیا تھا
ہمارے گھر میں تو یار وہی سڑا ہوا دال چاول تھا لیکن یار میری امی بھی کا بھی ذائقہ بہت ہی بڑھیا ہے انہوں نے بھی ایک اچھا ہی پکایا تھا میں تو امی کو بتاتا تھا کہ آج کل کے جو خواتین ہے وہ تو زیادہ تر یوٹیوب سے دیکھ کر بکاتے ہیں لائک لیکن یہ تو ہماری امیاں ہی ہے جن کو سارا دماغ میں ہے اور خود ہی وہ نئے نئے تجرمے کرتے ہیں اس کو ایسے اس کو ایسے اور نئے نئے
ہاں ہاں یی تو آپ صحی بات کر رہے ہو مجھے بتائیے آپ نے آج آج کل تو موسم دیکھا ہی ہوگا جیسے آپ بھی بتا رہے تھے بارشیں بہت ہو رہی ہے لیکن اگر اسی کے ساتھ آپ دیکھو گے دھوپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر بہت دنوں کے بعد بارش ہوتی ہے یہ تو انسان کی فطرت ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بولتا ہے کہ بارش کیوں ہو رہی ہے اتنی جب نہیں ہوتی ہے تب ہول رہا ہوتا ہے کہ ارے یار بارش ہو تو انسان اس کو رحمت کی طرح نہیں بلکہ زحمت کی طرح لیتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے سووانی سچ بات کرتی یہ تو ہے یہ تو ہے لیکن ایک بات بتاؤں گا دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ جنگلات کاٹنے سے آلودگی بڑھتی ہے بولتے ہیں نا
ہاں ہاں بولتے
لیکن دیکھیے اگر ہم دس پیڑ کاٹیں گے اور پانچ ہییوگ آئیں گے تو ماحول تو اچھا رہے گا نا لیکن کرتا کون ہے یہ کوئی نہیں کرتا
ہاں ہاں یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو اگر ایسا کرتے ہم تو ماحول کی بڑی کم آلودگی رہتی اور سب کچھ صاف شفاف رہتا لیکن اب کیا ہی کر سکتے تو ماحول کی عادت کی بھی ہمارے ہی ذمہ پڑی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دوسروں تک بھی یہ اطلاع پہنچا ہے کہ ایسا ایسا ایسے ایسے اچھی کام کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اچھے کام کریں
ارے ہاں یہ تو اچھی بات ہے لیکن ایک چیز ہے نا آج کل بے گھر پر بہت بڑھ چکی ہے آج کل سارے اپنے فائدے دیکھتے ہیں جس میں فائدہ ہے وہی چیز کرتے ہیں جس میں فائدہ نہیں وہ تو نہیں کرتے ہیں
بالکل دیکھ لو یار اگر انسان ایک دو پیڑ اگائےائے گا گاڑیاں کم جلائے گا
اسی کا فائدہ ہے موسم اچھا رہے گا
ہوا میں آلودگی نہیں رہے گی بیماریاں کم ہوں گی لیکن یہ ساری چیزیں کون دیکھتا ہے ان کو تو بس اپنے سے مطلب مطلب ہے جلد سے جلد آفس پہنچو جلد سے جلد اپنے دکان پہنچو انہیں چیزوں میں مصروف ہے
ہاں ارے ہاں ہاں یار آپ نے تو صحیح کر دی ہے آپ کی بات سے میں بالکل سہمتی رکھتا ہوں مصروفیات سے مجھے یاد آیا یار آج کل اتنی مصروف بڑھ چکی ہے مجھے تو یار وقت ہی نہیں ملتا ہے تو شکر ہے کہ آج آپ سے بات ہو ہوی فون پر ورنہ آپ بھی کہا
ارے ہے ارے ایسانا بول کوئی نا میں آ کے پھر سےال کروں گا کل پرسوں چلو یار ابھی میرے کو جانا ابھی تھوڑا مجھے رہی ہے چلو پھر کسی دن بات کرتے آپ سے بات کر کے مجھے بےحد خوشی ملی اللہ حافظ